ہیلو ہیلو ہیلو
جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی آ السلام علیکم ومہ
وعلیکم السلام
جی تو آپ کس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے کال کیا ہے بتائیے اچھا اچھا اب مجھے سمجھ آیا آپ نے جو مجھے مسج میں بتایا تھا کہ آپ کو جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا امبانے ت کبر تو دیکھیے اس میں میں اگر اپنا خیال آپ کو بتاؤں تو دیکھیے میرے اظارے خیال میں میں یہ میرے نزدیک انسانی تاریخ میں بہت سے سلطنتیں تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں جب انسان اپنی دولت علم حسن قوت یا مقام کو اپنی ذاتی فضیلت سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حق نکاح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر تکبر جنم لیتا ہے یہ ایک ایسی کفیت ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی بصیرت کو م متاثر کرتی ہے وہ اپنی کمزوریاں دیکھنا بند کر دیتا ہے اور دوسروں کی کمیاں اسے نمایاں نظر آنے لگتی ہے اسی لیے تکبر صرف اخلاق کی کمزوری نہیں بلکہ فکری اندھاپن بھی ہے اور دیکھیے میرے نزدیک ایک تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو سیکھنے سے روک دیتا ہے جو شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے اس کی تعلیم اس لمحے اسی لمحے رک جاتی ہے جو اپنے اپنے آپ کو ہر شخص سے بہتر تصور کریں وہ کبھی کسی کے کچھ حاصل کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی کی بنیاد ان کی ساری پر ہیں جبکہ تنازل کی ابتدائی تکبر سے ہوتی ہے تمہارے نزدیک تکبر سے اصل بنیاد کیا ہے کیا یہ دولت سے پیدا ہوتی ہے یا قوت سے یا پھر انسان کے اندر موجود نف سے اس میں تمہارے کیا خیال آتے ہے اور کیا رائے ہے
تو نے نہایت گہرا معاوضع اختیار کیا ہے میرے نزدیک تکبر کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں دولت شہرت اور اقتدار صرف اس کا ذریعہ بن سکتا ہے اصل سباب انسان کا نف ہے اگر نفس متوازن ہو تو فرد دولت مند گرور سے لبرائش ہو تو معلومی کامیابی بھی اس کے اندر تکپور پیدا کر دیتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد غریبی میں بھی متقابر ہوتے ہیں اور بعض دولت مند افراد نہایت ان کی سار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں میرے نزدیک تکبر کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان تنقید سننا پسند نہیں کرتا وہ ہر مخالف رائے کو اپنی توہین سمجھتا ہے جب کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرے تو وہ اصلاح کے بجائے دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے اسی روای کی وجہ سے اس کی شخصیت کو نعش و نما رک جاتی ہے
بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے تمہاری بات سے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجن کیا ہے میرے نزدیک تکبر کا تعلق صرف دوسروں کو حقی سمجھنا نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو فاموش کر دینا سے بھی ہے انسان سےب یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی کمزور ہو سکتا ہے اور اس کی ہر نعمت بنی ہے تب اس کا زمین دھیرے دھیرے سخت ہونے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دولت حسن صحت اور اقتدار سب عرضی ہے جو چیزیں آج موجود ہے کل شاید نہ ہوں پھر بھی انسان انہیں چیزوں پر فخر کرتا ہے میرے نزدیک یہی تکبر کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اپنی ابتدا یاد ہو اور اپنا انجام یاد ہو اس کے لیے تکبر بھی تکبر کی گنجائش بہت کم رہتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا خیال ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھنا بھی تکبر ہے میرے نزدیک نہیں اعتماد اور تکبر کے درمیاان بہت باریک فرق ہے اعتماد انسان کو محنت اور ہمت دیتا ہے جبکہ تکبر اسے دوسروں کو کمتار سمجھنے پر مجبور کرتا ہے اعتماد کے ساتھ انسان سیکھنا رہتا ہے جبکہ تکب پ کے ساتھ وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسی لیے ہر بلند حوصلہ رکھنے والا شخص متبر نہیں ہوتا اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کو بھی پہچاننے اور دوسروں کی قیمت کو بھی تسلیم کرے جہاں یہ توازن دج جائے وہی تکبر جنم لیتا ہے
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تکبر کر سکتے ہیں پہلا کردار منہتک بے شخص خود ہوتا ہے دیکھیے وہ لوگوں سے تعلقات کھو دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ حقیق سمجھنے جانا پسند نہیں کرتا دھیرے دھیرے اس کے گرد صرف وہ اف اراد رہ جاتے ہیں جو اس کی ہر بات صرف ہاں میں ہاں ملااتے ہیں نتیجاتن وہ اپنی غلطیوں سے کبھی واقف نہیں ہو پاتا اسی لیے تکبر انسان کو تنہا بھی کر دیتا ہے اور اس کی فکر کو بھی محدود کر دیتا ہے میرے نزدیک تاریخ میں جتنے بزرگ رہنما گزر ہیں ان کی عظیمت کا سبب صرف ان کا علم نہیں تھا وہلک ان کی انکصاری بھی تھی وہ جتنا بلند مقام حاصل کرتے گئے اتنا ہی اپنی ذات کو محکمے میں رکھتے گئے
اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے
تمہاری گفتگو نے بہت سے پہلو وہ وضع کر دیے ہیں تاہم میرا استفا یہ ہے کہ اگر تکبر انسانی تباہی کا سباب ہے تو پھر آج کے دور میں جب کامیابی کی نمائش شہرت اور مادی تاریکی کو ہی قیمت کا مایر بنا دیا گیا ہے انسان اپنے اندر ان کی ساری کو کس طرح زندہ رکھ سکتا ہے اور تمہارے نزدیک کیا ہر مددا قابل شخص کو اپ اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے یا وہ اپنی ساری زندگی اسی غرور کو حق سمجھ کر گزار دیتا ہے
جی بے شک اپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے ا تمہارا استصفار نہایت قابل غور ہے میرے نزدیک تکبر کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ متقبر شخص کو اکثر اپنے تکبر کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ اپنے ریےیہ کو اعتماد اپنی سختی کو اصول اور اپنی برطاری کو حق سمجھنے لگتا ہے اس لیے تکبر صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کی خود اپنی بصیرت کو بھی متاثر کر دیتا ہے جب ضمیر پر غرور کا جب ضمیر پر غرور کا ا پردہ پڑ جائے جو انسان اپنی غلطی کو بھی درست سمجھنے لگتا ہے اور ہر تنقید اسے دشمنی محسوس ہوتی ہے یہ وہ مک کم ہے جہاں اصلاح کے تمام دروازے بند ہونے لگتے ہیں میرے نزدیک انقصادی کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر کامیابی کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر مجھے یہ موقع نہ ملتا اگر حالت میرے ساتھ نہ دیتے اگر دوسروں کی مدد مجھے حاصل نہ ہوتی تو کیا میں آج بھی اس مقام پر ہوتا یہ سوال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی ذات صحیح ا صلاحیت کا نتیجہ نہیں بلکہ بے شمار اسباب اور لوگوں کی کوششوں کے بعد ہی حاصل ہوئی ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے
بلا سباتم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پہلو کو وضح کیا ہے میرے نزدیک تکبر کا تعلق صرف فرد تک ماہوت نہیں رہتا بلکہ یہ معاشرے میں بھی شرائیت کر جاتا ہے جب کوئی کام اپنی تاریکی پر اتنا رور کرنے لگے کہ وہ دوسری اقوام کو حقیر سمجھنے لگے جب کوئی ادارہ اپنی قوت کے ناشے میں انصاف کو فرموش کر دے یا جب کوئی علم حاصل کر کے جاہلوں کی تحقیر کرنا شروع کر دے تو تکبر فردی کمزوری سے نکل کر استیامیی مرچ بن جاتا ہے تاریک گواہ ہے کہ ایسی قؤومیں اور ایسے ادارے زیادہ تر اپنی بلندی برقرار نہیں رکھ سکے میرے نزدیک ہر بلندی کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی ہے اتنا بلند مقام ہو اتنی ہی زیادہ ان کی ساری درکار ہوتی ہے اگر بللندی کے ساتھ تواضو نہ ہو تو بلندی زیادہ اصرا قائم نہیں رہتی
جی بے شک آپ اور دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کے تکبر اور توہین کا تعلق بھی نہایت گہرا ہے متکبر شخص اکثر دوسروں کی عزت کو اہمیت نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات ہی آخری بات ہے اور اس کا فیصلہ ہی ہر صورت درست ہے ایسے افراد گفتگو نہیں کرتے بلکہ حکم دیتے ہیں وہ سنتے کم اور سناتے زیادہ ہیں اسی سبب سے ان کے گرد موجود لوگ رفتہ رفتہ اپنی اپنی رائے دینا چھوڑ دیتے ہیں نتیج تن متقبر شخص کو صرف وہی الفاظ سنائے دیتے ہیں جو اسے پسند ہو اسی طرح وہ حقیقت سے دور اور اپنے وہم کا قریب ہوتا چلا جاتا ہے میرے نظر ایک انسانی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر فرد کو عزت دیں چاہے وہ ہم سے کم علم رکھتا ہو کم دولت مند ہو کم تجربات رکھتا ہو کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی انسان بھی وہ بات س سکھا دیتا ہے جو بہت بڑا عالم نہیں سکھا سکتا اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں
میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے ابتدا میں لوگ اس کی دولت مقام یا قوت کی وجہ سے اس کا گرد جما رہتے ہیں لیکن وقت گزارنے کے ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں ان کی قدر نہیں صرف استعمال ہے پھر رفتہ رفتہ وہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آخر ایکار متقابر شخص کے پاس لوگ تو بہت نظر آتے ہیں مگر مخلص بہت کم ہوتے ہیں میرے نزدیک انسان کی اصل دولت اس کے مخلص تعلقات ہوتے ہیں اگر تکبر کی وجہ سے جب وہ انہیں کھو دے تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت اور شہرت کیوں نہ ہو وہ اندر سے مفلس ہی رہتا ہے
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میرے نزدیک تکبر کا علاج صرف نصیحت سے نہیں ہوتا بلکہ محکمہ نفس سے ہوتا ہے ہر انسان کو وقت بہ وقت اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے کیا میں لوگوں کے بات مکمل توجہ سے سنتا ہوں کیا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کیا مجھے کسی